ہیلو
ہیلو اسلام علیکم
ہیلو
اسلام علیکم
ہیلو
اسلام علیکم
ہیلو اسلام علیکم
وعلیکم اسلام
بہن کیسی ہو
آئی ایم گوڈ اپ بولو آپ ٹھیک ہو
الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں
کیا کررہی ہو کھانا کھایا بیٹھی ہوں
اچھا ٹھیک
شبنم ٹھیک ہے شبنم ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک
اچھا ٹھیک وہ آئگی آج ہمارے گھر
کیا
وہ آئی کیا آج ہمارے گھر
ہاں شاید آئے گی
اچھا ٹھیک اسے پورا میری لےنا انا
ٹھیک
اور آپ کا پیپر آج کس کا پیپر تھا آپ کو
جی
آج کس سبجیکٹ کا پیپر تھا
آج تھا سائنس کا
اچھا سائنس
بہت اچھا
اچھا اپنے اچھی مکس کیے کتنے اچھے
بہت اچھے آج کا پیپر میں نے بہت ہی زیادہ اچھا کیا کچھ
او آپ بتیے آج بول ری تھی مش مش میش اچھا لگا یہ ہاڈ ورک یہ محنت کر رہی ہے جب میں کال اب آپ کے گھر آئی تھی تو میں نے میش کودیکھا بہت اچھے سے محنت کر رہی تھی
اور سناے آپ آج کا دن کیسا گزرا
میںں بیمار ہوں سٹامک پین میں نے ابھی دوای کھائ سمجھ نہیں آ رہا کیس ہوا
اچھا آپ کو ڈیہائیڈریشن مت ہوئی ہے
ہاں
ٹھیک
وہے یور لفنگ
جی
آپ ہس کیوں رہی ہو
یار میں نہیں ہنس رہی ہوں میرے بات کرنے کا طریقہ ہے ایسا ہے
اچھا
منڈی کو ا رہی ہو
جی
منڈے کو جا رہی ہو
ہاں اے یار کیوں نہیں گھر پر بہت تنگ ا چکی ہوں میں
ہاں میں بھییا سو ڈر مزہ ہی نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا بس دودھ پیا دودھ پیا ہے میں نے
ٹھیک ٹھیک ہے
عاطفہ ٹھیک ہے ممی ٹھیک ہیں
شکر الحمد للہ اپ کے مو گ اور ٹھیک ہے
ہ شکر اور سناؤ
اچھا اپ اج کل ٹی وی یا موبائل پر کوئی اچھی ڈرامہ یا مووی دیکھتی ہو کیا
ہ ہاں میں دیکھتی ہوں زنجیرے ہیں نا وہ سیریل اچھا مزہ ہے اس میں اچھا مزہ ا تا ہے دیکھنے میں ہوں کون سا والا ایپیسوڈ دیکھ رہی ہو اج اپ
ففتین
وہ ففٹین میں میں نے سیونٹی بھی دیکھا نہیں ایٹین دیکھا میں نے کل
ایکچولی میں نے کل سے ہی وہ دیکھنا شروع کیا
اوکے
او ابھی کےسے ہیں
مہجوبینا ٹھیک ہے
کیا
مہجبینا ٹھیک ہے
یار وہاں وہ ٹھیک ہے اس سے کیا ہونا تھا
وہ بیمار تھی پرسو سے
نہی اسے کچھ نہیں ہے بیچاری ڈراما لاگا رہی ہیں
اچھا ٹھیک یار مجھے بہت پین ہے کیا کروں اور ٹھیک ہے اچھے سے مجھے اپ کی بہت زیادہ یاد ارہی ہے اپ کب اؤ گے یہاں
ہاں مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتنی شرارتیں کرتے تھے اپ کو کوئی مزیدار واقعہ یاد ہے
کیا وچ
کچھ نہیں اپ کو شر میری بات نہیں سمجھ ائی
ہاں مجھے ائی پھر سے بولو نہیں بولو بولو پھر سے اگین ریپیٹ کرو
اج کل اپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ مصروفیت رہتی ہیں
اور پڑھائی میں اور کس میں
او بڑیا
اف کو
میں بھی پڑھائی میں
ہی ہوں ہوں آپ کو ٹرییلت بعد کون سا سبجیکٹ لینا ہے
کیا
آپکو ٹویلتھ کے بع کون سا سبجیکٹ لینا ہے
اگر تو میں نے نائنتھ پاس ن ک تم کا پوچ گ ٹویلتھ
میڈیکل اچھا ہے کیونکہ آپ کا سائنس اچھا ہے بہت میں نے دیکھا میتھ بھی اچا آپ کا اگر آپ ٹیشن کنٹینو رکھو گے تو آپ میڈیکل اچھے سے لے سکتے
وہی میں بھی سوچ رہی تھی میڈیکل ہی لوں گی
ہاں میڈیکل اچھا آپ کو مگر ٹیوشن کنٹنیو پڑاننا انگلش اور میتھ ٹیش کٹنی پان نائنت ٹنت پھر الیونتھ ٹویلتھ میں کوچنگ کرو گیے گھر میں بھی آن لائن پڑھو گی اس کا سوچ اچھا میں نے دکھا میڈیکل دینا
اچھا وہ پیپر آف کا کب ہے
وہ سیونت کو جولائی کو سکس کو منڈے جانا ہے شری نگر
اچھا ٹھیک
ہاں سمرن ب آئی
وہ آف کی کس
یا
اٹس اوکے
آئیشہ کدر ہے
ا اسکول گئے ہیں
اس کو پیپر تھا آج
نہیں
اس کا لاسٹ دن ہے اسکول میں ہے نا منڈے سے اب چھٹی ہے سب کو اور
اور بس دعا
وہ تو ہمیشہ ہے
ہوں
آپ م مجھے دعا میں یاد رکھو اور ایم ایمر میں اینوار پ اور شمنوں کو بولا کر بولے کہ میرے اللانا ایپ ریکارڈ اگر نہیں لائے میں اسے پت
آج بھی لائقی شاید ضرور
ہاں وہ اس نے بولا تھا میں لاؤں گی پھر لیکن وہ جھٹ بول رہی ہے مجھے ایسی نہیں لگتی وہ پھر ملا بولا لائی میرے لیے اس نے مجھے پیپر سے بولا مجھے یہ اس کیا بولتے ہیں ن میرے لیے کچلا نا سوپور سے اس نےاسوں مجھے بولا س کچھ لانا میں گئی نا سوپور میں نے اس کے لیے بہت ساری چپس لائی
واہ کیا لآیا کھاس کیا لایا آپ نے اس کے لیے جو آپ نے میرے لیے کچھ نہیں لایا
آپ کے لیے میںک نہیں لاتی کیا لاتی آپ کے لیے میں نے بس اسی کے لیے لایا تھا
ہاں اس کے پاس مطلب ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہو پا ہاں ہاں مطلب نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی تو آٹھ ہی منٹ ہو نہیں ابھی آٹھ ہی منٹ ہوئے منٹ پہلے دیکھو
وہ نا مجھے ایک کام ہے تھوڑا سا اس لیے
نہیںی رکو کیو
یار مجھے تو فورس کیوں کر رہے ہو کام ہے بعد میں کال کرتی ہوں
نہیں نہیں ابھی رکو پہلے کوئی منٹ نو نو ٹومنٹ کرو ہے نو پلیز ایک منٹ ہے اب
اس ایک منٹ میں کیا بات کریں گے ہم
شبنم کدھر ہے مجھے اس سے بات کرنی مجھے سے بات کرنی یار اپ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں دیتی ہو
پ جو و ہے یا
تھی میں لیو اوکے میرے لیے چاکلیٹ ایک دو لانا کل
یار اپ دماغ خراب مت ہوا ہے میرے پاس تھڑی پیسہ ہے جو میں ا پ کے لے چاکلیٹ ایک دو لاؤں گی نو کہاں ہے میرے پاس تھوسند تھا وہ سب خرچ ہو گیا مجھے ایک پیسہ بھی نہیں بچا
او مائی گوڈ
ہاؤ
کیا بڑیو ہو آ یہ مجھے بولو ہلو
ہاں
یہ اس کو کیا بولتے ہیں ہم تانیہ ہے نا
ہاں
ہیلو
ہاں جی
تانیہ ہے نا
ہاؤ
ا وہ مجھے بول رہی تھی میں اس کو بولنا اپ کو نوٹس مت ایتھ کی کلاس کے نوٹس
ن مجھے نہیں ہے نوٹس میں نے کاپیاں بنائی ہیں ارتھ میں نے نوٹس نہیں لایا اب نائنتھ میں ہے
اچھا اپ مجھے یہ بول رہے ٹراینگل کیا ہوتا ہے ٹرائینگل اپ کو پتہ ہے
رہ لوں گی صپت بین مجھ بار بار کیوں کرے ہو رپیٹ
نہیں بلٹ ٹرین کیا ہوتا ہے میں بھول جاتی ہو نا میں اپ سے کچھ کوسچن پوچھوں گی میں دیکھوں گی اپ کو اتا ہے
یار مجھ سے کیا کوسچن پوچھوں گی اپ
ٹرائل کیا ہوتا ہے اور لیینا اکوشن کس کو بولتے ہیں اوکے اللہ حافظ